ہیلو
السلام علیکم حضرت
وعلیکم السلام
کیسے مزاج ہیں حضرت آپ کے
بڑھیا ہے جان
بھائی کہاں گائے پے دو دن سے کوئی میسج نہیں کوئی کال نہیں کہاں گئے تھے آپ جناب
میں تھوڑا باہر گیا تھا بزی تھا تھوڑا میں آفس کے کام سے
اچھا میں نے سوچا کہیں ہمیں بھگول تو نہیں گئے آپ
پاگل کیا دوست کی کبھی بولتے
صحیح بات ہے ویسے آج کیا کر رہے ہو یار
ابھی تو چائے پی رہا تھ ہے تو بتاؤ بھائی کیا ہو
میں بھی چائے لے کر ہی بیٹھا
ہاں یار ایسے موسم میں پکوڑے مل جائیں تو بہت مزہ آتا ہے میں تو پہلے پکوڑے کا تھا تھا بارش ہوتی تھی بہت مزہ آتا تھا
بالکل صحیح بولا یار آپ نے یاد ہے پچھلے سال ہم سب بارش میں بیتتے ہوئے چائے پینے گئے تھے ایک بار
ہاں کیسے بول سکتا ہوں تو راستے بھی پھسل گیا تھا اور چ کئی پیھے پچ والڑے
وہ بات مت یاد دلا یار آج بھی سب اسی بات پر ہنستے ہیں مجھے دیکھ کر یار
کیونکہ یار وہ سین ایسا تھا کیا بتا مجھے تو بہت ہنسی آئی تھی تو خود بھی ہنس رہا تھا اور سارے جو ساتھی تھے وہ بھی ہنس رہے تھے بہت مزہ آیا یار
سچ یار ویسے اس اتبار کا کیا پلان ہے اس اعتبار کو کیا کر رہے ہو آپ
استوار کو بڑھیا آئیڈیا ہے پارک چلتے ہیں یا پھر کہیں کیفے میں چائے پیتے ہیں اگر بارش ہوئی تو اور اچھا موسم ہو جائے گا چائے پیتے ہے چلتے
اچھا منجو ہے باقی دوستوں کو بھی میں میسج کر دیتا ہوں یار سب دوستوں کو بلا لیتا ہوں
اوکے اوکے ہاں ورنہ بعد میں بولیں گے کہ ہمیں نہیں بتایا نہیں تو وہ ناراض ہوں گے ٹھیک ہے اوکے
میچ بھی کھیلیں گے کرکٹ وغیرہ اس ٹائپ سے کچھ کھیلیں گے ار تھوڑا انجوائے کریں گے مستی کریں گے
کیوں نہیں کیوں نہیں لیکن اس بار ار بیٹنگ پہلے میں کروں گا اوکے
ہر بار یہی بولتا ہے یار ہر بار یہی بولتا ہے
کیونکہ ہر بار تو پہلے بیٹ پکڑتا پکڑ لیتا تو کچھ بول نہیں کاتا ہوں
ٹھیک ہے بھائی اس بار اس بار آپ کی باری بھائی آپ لے لینا
واہ واہ واہ آج تو بڑا دن ددار بول گئے بھائی کیا بات ہے
ارے بھائی دوستی جب ہوتی ہے دوستی میں حساب کتاب نہیں ہوتا ہے اور ایک دوست دوسرے دوست کے لیے تو حاضر رہتے ہی ہیں آپ
بالکل صحیح کہ بالکل اچھے دوست بی ہوتے ہیں جو ہر حال میں ساتھ دیتے اور ساتھ بھی رہتے
صحی کہ خوشی ہو صحیح کہ بھائی خوشی ہو پریشانی ہو سب سے پہلے دوست ہی یاد آتے ہیں اور ایک دوست ایک دو دوست کے کام ہی آتے ہیں
وہ اور دوست اگر ہنسا دے تو آدھی ٹینشن بییسی تو دور ہو جاتی ہے کسی اگر پریشانی میں ہو دوست تازہ ہے اور ہس دے تو آدھی پریشانی تو ہو آتی ہے
کو فائنل میچ صبح نو بجے ملتے ہیں فائنل ہے
ایک انشاء اللہ اس بار پک کی کوشش پوری کروں گا ٹھیک ہے کوشش پوری کروا گا اور جلدی آنا ٹائم سے ٹھیک ہے
بالکل بالکل ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے
کوشش نہیں سمے پر آنا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب
چل اب نکلتا ہوں شام کو پھر بات کریں گے
ٹھیک ہے بھائی اپنا دھیان رکھنا
ہاں بالکل بالکل دھیان رکھنا ت تو بھی دھیان رکھنا ہے ار اپنی بیوی بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے پیسے اسے ڈالتے دے گئے ٹھیک ہے اور پریشانی نہ ہو ٹھیک اور بھاابھی کا بہت صحیح سے خیال رکھنا ٹھیک اور اس سے بچائے رکھنا کیا گڑے سے ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارا
بس بڑھیا چل رہے ہے دوست اپنی سناؤ
آپ کا کام
ہاں کام وام ٹھیک چل رہا ہے ابھی تو یہ سیزن تو تھوڑا سلو رہا کام اور آپ ان شاء اللہ اسٹارٹ ہو جائے گا
اور آج آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا
دوپہر میں میں نے کھانا کھایا تھا نا مطلب ویج کھایا تھا کھانا اور نان ویج نہیں کھایا نان ویج کھاتے کھاتے کئی بار پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی ہے
ہاں بالکل روز روز نان ویج بھی اچھا نہیں لگتا ہے ویج بھی کھانا چاہیے روزز اچھا ہی لگتا ہے
ہاں ایسا چاہیے ہے نا اور کبھی کبھی ہو جائے نان ویج تو ٹھیک ہے بن ہر سمے نان ویج ٹھیک نہیں رہتا ہے ناض
جی
ایسا نہیں ف پ ہ بکل بکل بھائی صحیح کہہ رہے ہو آپگے بس اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
کیسی آپ کی روٹین رہتا ہے دن میں کیا کیا جی بتائیں
میں تو آج حلیم کھایا تھا
جی اچھا اچھا ہاں وہاں ملتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے جی جی جی حدرت جی حضرت جی حضرت اچھا اچھا
تو وہ حلیم لائے تھے اور بریانی بریانی لائے تھے جی جی وہ پھر کھایا تھا نہیں نہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں آج آئے تھے بہت دن
اچھا اچھا کبھی کبھی آتے ہیں اور ٹھیک ہیں وہ سب فیملی ویملی ٹھیک ہے
جی جی جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک دوسرے کی بس ہیلپ کرتے رہو
جی
تو اچھا ہو جو پیٹ کے لیے اچھا ہو وہی کرو بس ہے نا دوپہر میں وہی کھانا کھاؤ جیسے سلاد لے لیا کروں میں تو سلاد لینا شروع کروں
نہیں میں تو کھانا کھاتے وقت نیبو اور سیلیڈ تو سلاد تو میرے ساتھ ہوتی ہی ہوتی ہے وہ تو میں پکا لیتا ہی لیتا ہوں لازمی وہ تو لازمی ہے
ہاں بالکل بالکل لینا چاہیے کیونکہ اس ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے بالکل ٹھیک رہتا ہے اور کھل کر ٹوائلیٹ آتی ہے اس سے ہے نا
جی جی جی جی جی
اور سنیں آپ آپ کیا پروگرام ہے کھانے کا شام کا کا ڈنر کیسا ہے کہاں ہوتا ہے شام کا ڈنر آپ کا کہاں رہتا ہے
ڈنر کیا ڈنر تو اکثر ہم باہر ہی کر لیتے ہاں
اچھا
ہار ہی کا لی وغیرہ پہ یا پھر
اوکے اوکے اوکے میں بھی میں بھی اکثر باہر ہی لیتا ہوں ڈنر کھانا بنانے کی پرابلم رہتی ہے نا بائک کو بھی پریشانی ہوتی ہے ویسے بھی کتنے بہت ہے تو مب زیادہ تر لیٹ نائٹ ہوٹل پہ ہی مطلب دینا کر لیتا ہے اور سنا ہے آپ
اور آپ کی شام کی چائے ہو گئی حضرت
ا حضرت چائے بھی ابھی لی ہے ہم نے قریب بیس منٹ پہلے چائے لی ہے اب تو ہماری چھ بجے والی چائے آنے والی ہوگی وہ پیئیں گے چھ بجے والی چائے سارے لوگوں کے لیے آتی ہے آپ سنا ہے آپ کی بجے لیتے ہیں آپ شام کی چائے چار بجے کی چائے
میں شام کی چائے تو بس ساڑھے چھ سات کے درمیان لیتا ہوں
اچھا اچھا ہم ہم دو چوائس لے لیں اوکےوکے ہم دو چائے اس لیے لیتے ہیں نا چار بجے اس لیے لیتے ہیں نیند لگتی ہے ہمارا کام ایسا ہے نا تھوڑا نیند اگر لگنے لگے تو کام ہو نہیں پاتا
ہاں
اس لیے ہم ایک چاہ چار بجے لیتے ہیں پھر ایک چار چھ بجے لیتے ہیں پھر اس کے بعد دو گھنٹے بعد ہم ڈریر کر لیتے ہیں آٹھ بجے پھر وہ نو بجے
ہاں انگلش ورڈ زیادہ یوز مت کرو ہندی وہ اردو کے ہی یوز کرو کدھر کیا کھانا
اوکے اوکے شام کا کھانا ہم آٹھ بجے لیتے ہیں اس کے بعد پھر گیارہ بجے لیتے ہیں چاہے
اصل میں میرا رات کا کھانا کھانا کا لیٹ آتا تھا یار میں دس بجے کے بعد ہی نوز فرماتا ہوں کانا یہاں پہ
جی جی جی جی بہت بڑھیا ہے ویسے شام کا کھانا شام کا کھانا ہاں جلدی کھایا کرو شام کا کھانا جلدی مغرب کے ٹائم کھا لیا کرو ہاں ہاں ہاں کھانا کوئی بھی ہوا جی
میرے ساتھ مجھے بھوک نہیں لگتی ہے مجھے بھوک نہیں لگتی حضرت تو میں شام کا کھانا تھوڑا دیر سے ہی کھاتا ہوں
جی جی ویسے آپ کی عادت پڑ گئی ہے مگر شام کا کھانا جلدی کھائیے گا اوکے
جی کھانا چاہیے شام کو جلدی کھانا چاہیے تاکہ ہاں جو ہاجمہ ہے وہ درست رہے
بالکل بالکل بالکل آج میں ایک دم پرفیکٹ رہتا ہے اوکے
جی
آاتم صحیح رہتا ہے درست ایک دم اور سنا ہے آپ لیٹے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آفس میں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہے
ہاں اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوں
موسم کیسا ہے
موسم ٹھیک ہے نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ دھوپ ہے اور نہ زیادہ وہ ہے ٹھیک ہے
ادھر بھی ادھر بھی دھوپ ہے
چلیے پھر ان شاء اللہ ملتا پھر بات کرتے ہیں کال کرتے رہیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان شاء اللہ
بالکل حضرت دھیان رکھوں گا میں حضرت آپ کو اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ اوکےکے